ملیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا اب ٹھیک اچھے سے
ہاں میں ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے وہاں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آج اسکول کے واپس آتے وقت میں نے ایک جملہ سنا جو میرے ذہن میں بار بار گھما گوم رہا ہے صحت ہی دولت ہے تمہارے خیال میں اس کا اصل مطلب کیا ہے
میرا میرے خیال میں ایک منٹ ہاں میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان م کے پاس اچھی صحت ہے تو وہ زندگی کا ہر کہ ہر خوشی کا لطف اٹھا سکتا ہے لیکن اگر صحت نہ ہو تو دنیا کی سب دولت بھی اسے سکون نہیں دے سکتی
بالکل صحیح کہا تم نے آج کل لوگ پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب صحت خراب ہوتی ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت تو صحت ہی تھی
جی ہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں مگر وہ ڈائبٹیز بلڈ شوگر پریشر یا دوسری بیماریوں کی وجہ سے اپنی پسندیدہ چیزیں بھی نہیں کھا پاتے دوسری طرف کچھ لوگ زیادہ امیر نہیں ہوتے لیکن صحت مند ہونے کی وجہ سے خوش اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں
بالکل مجھے لگتا ہے کہ صحت صرف جسم کی یہ نہیں بلکہ ذہن کی بھی ہونی چاہیے اگر کسی کا دماغ پریشانیوں اور تنہائی کے بارے کو تو وہ بھی بری طرح صحت مند نہیں ہیں
بالکل ذہنی صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا جسمانی صحت اگر انسان خوش ہو امید رکھتا ہو اور اپنے جذبات کو سنبھالنا جانا ہو تو اس کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے
تم نے کبھی سوچا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ زیادہ صحت مند کیوں ہوتے تھے
شاید اس لیے کیونکہ ان کی زندگی زیادہ سادی تھی وہ گھر کے کا صاف اور غذایات سے بھرپور کھانا کھاتے تھے پیدل چلتے تھے اور موبائل اور ٹیلی ویژن پر اتنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے
یہ بات بالکل درست ہے آج کل ہم فاسٹ فوڈ کولڈ ڈرنکس اور پروسیسڈ چیزوں کی طرح زیادہ معیاد ہو گئے ہے ان چیزوں کا مزہ تو کچھ دیر کا ہوتا ہے لیکن نقصان بہت لمبا ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا اور صرف کھانا ہی نہیں نیند کی کمی بھی صحت کو متاثر کرتی ہے بہت سے لوگ دیر رات تک موبائل استعمال کرتے ہیں اور اپنی صبح تھکان محسوس کرتے ہیں
میں نے بھی سنا ہے کہ ایک صحت مند انسان کو کم از کم سات یا آٹھ گھنٹے کی نیند لینی چاہیے
جی ہاں اور صبح جلدی اٹھنا بھی صحت کے لیے مفید ہے صبح کی تازی ہوا اور دھوپ انسان کو تازی اور طاقت دیتی ہے
مارننگ واک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
مارننگ واک صحت کے لیے بہت مفید ہے اس سے جسم ایکٹو رہتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے اور دماغ کو بھی سکون ملتا ہے اس کے علاوہ انسان کا موڈ بھی بہتر رہتا ہے
آج کل ڈاکٹر بھی ایکزسائز کی اہمیت پر بہت زور دے رہے ہیں
بالکل روزانہ تھوڑی دیر کی ایکزسائز نہ صرف وزن کنٹرول میں رہتا ہے بلکہ بہت سی بیماریوں سے ا بچوں بچاؤ بھی ہوتا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ پانی پینا بھی صحت کا ایک اہم حصہ ہے
بالکل پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے یہ جسم کو ہائیڈریٹر رکھتا ہے اور بہت سے نظاموں کو بہتر طریقے سے چلانے میں مدد کرتا ہے
ایک اور چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ کہ صاف صفائی کا صحت سے گہرا تعلق ہے
جی ہاں اسلام میں بھی صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے صاف صفائی سے بہت سی بیماریاں سے بچ بچنا ممکن ہے
تمہارے نزدیک میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے ضروری عادت کونسی ہے
میرے خیال میں توازن بہت ضروری ہے مطلب نہ زیادہ کھانا نہ کم کھانا نہ زیادہ کام نہ زیادہ آرام ہر چیز میں عتدال ہونا چاہیے
بہت خوب اور مجھے لگتا ہے کہ مسکرانا اور خوش رہنا بھی صحت پر اچھا اثر ڈالتا ہے
بالکل مسکراہٹ انسان کے لیے ایک قدرتی دوا کی طرح ہے جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں کرتے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک صحت واقع دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے
اور اس دولت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پیسہ کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن صحت کھو جائے تو اسے واپس حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے
اسی لیے ہمیں صحت مند غذا ایکزسائز صاف صفائی اور اچھی سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے
بالکل اور ہمیں دوسروں کو بھی صحت کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی صحت مند اور مضبوط بن سکے
آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو بس اگر صحت انسان سکھ
ہاں انسان کے پاس اگر صحت ہے تو اس کے پاس زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت موجود ہے
جی ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کی صحت ہی اصل دولت ہے اور اس دولت کی قدر ہر انسان کو کرنی چاہیے
ہمارے اس میں گفتگو نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے صرف علاج کافی نہیں ہوتا بلکہ احتیاط اور اچھی عادتیں بھی ضروری ہوتی ہیں
بالکل صحیح کہا تم نے اکثر لوگ تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہے جب بیماریاں زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن اصل حکمت تو یے ہے کی ہم پہلے ہی اپنی صحت کو خیال خیال رکھے
مجھے لگتا ہے کی صحت مند غذا اس سفر کا پہلا قدم ہے جو انسان روزانہ غذات سے بھرپور کھانا کھاتا ہے اس کا جسم زیادہ مضبوط اور طاقتور رہتا ہے
جی ہاں پھل سبزیاں دودھ دالیں اور جسم کو ضروری فراہم کرتا ہے جبک زیادہ تیل چیزیں اور ہمم بازری کھانا صحت کو متاثر کر سکتا ہے
آج کل بچوں اور جوانوں میں فاسٹ فوڈ کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے پیزا برگر اور چپس روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے
فاسٹ فوڈ کبھی کبھی کھایا جائے تو شاید اتنا نقصان نہ ہو لیکن اگر یے عادت بن جائے تو صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے اسی لیے اور توازن بہت ضروری ہے
بالکل ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یے ہے کی لوگ پانی کی کمی آ پانی کم پیتے ہیں اور میٹھی مشروبیات زیادہ استعمال کرتے ہیں
بالکل یے بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا پانی جسم کے لیے اہم نظاموں کو درست کر رکھتا ہے آ مدد کرتا ہے اور انسان کو تازگی بھی دیتا ہے
تماری نظر میں تمہاری نظر میں ایکزرسائز کی کتنی کی اہمیت ہے
ایکزرسائز صحت مند زندگی کی بنیادی حصہ ہے روزانہ تھوڑی دیر چلنا ہلکی ورزش کرنا یا کسی کھیل میں حصہ لینا جسم کو فٹ اور ایک ٹو رکھتا ہے
کی کھیل صرف جسم کو نہیں بلکی انسان کی شخصیت کو بھی بہتر بناتے ہیں
بالکل کھیل سے ٹیم ورک صبر اور ڈسپلین بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ انسان کو ذہن بھی ذہن بھی تازہ رہتا ہے
آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں
جی ہاں کئی لوگ گھنٹوں تک سکرین کا سامنا سامنے بیٹھ کر بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں گردن اور کمر میں بھی اثر پڑتا ہے
اسی لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں
بالکل ہر چیز کا ایک مناسب وقت اور حد ہونی چاہیے زیادہ استعمال اکثر نقصان کا سبب بن جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کی صحت اور صفائی کا بھی بہت گہرا رشتہ ہے
بالکل ہاتھ دھونا صاف پانی پینا اور اپنے گھر آ وہ صاف رکھنا کئی بیماریوں کو بچاتا ہے
اور ذہنی صحت کے لیے تم کیا مشورہ دو گی
میرے خیال میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اپنی پسندیدہ آ میں حصہ لینا اور آ سوچ رکھنا ذہنی سکون کے لیے مفید ہے
زندگی میں مشکلات اور پریشانیا بھی آ جاتی ہیں جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے
یہ بالکل فطری بات ہے لیکن مشکل وقت میں امید اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے
بالکل صحی کہا تمہاری بات سن کر مجھے لگتا ہے کی صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں بلکی ایک متوازن اور پرسکون زندگی کا نام ہے
بالکل جب انسان جسمانی ذہنی اور سماجی طور پر بہتر محسوس کرے تو اسے اصل صحت حاصل ہوتی ہے
بالکل اگر ہر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تو نہ صرف اس کی زندگی میں بہتر ہوگی بلکی پورا معاشرہ بھی مضبوط اور ترقی یافتہ بنے گا
اور اسی لیے ہمیں بچپن سے ہی صحت مند عادتوں کو اپنانا چاہیے تاکہ کی وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے
آج کی گفتگو سے میں نے سیکھا کہ صحت کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں ہو
اور اس خزانے کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے جب صحت اچ چی ہو تو زندگی کی ہر خوشی اور ہر کامیابی کا لطف اٹھانا جا سکتا ہے
اسی لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کی صحت کا خیال رکھنا اپنے مستقبل کا خیال رکھنا ہے
اور اسی پیغام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں صحت ہی اصل دولت ہے اور اس دولت کی حفاظت اور دولت سے زیادہ ضروری ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اب میں کھانا کھاتی ہوں
ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا میں بچوں کو بھی دیتی ہوں کھانا کیونکی مما گھر پے نہیں ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بعد میں فیر میسج کرنا جب فری ہو جاؤ گی
ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات
اوکے